جی
السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آ بڑیا ہم دیی بڑھیا آپ بتائیں
آپ کے گھر میں ابو بھائی جان سب ٹھیک ہیں
ایک بول گا ہے
ویسے آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں آج کل
میں کچھ بھی نہیں کرتا میں تو بس اپنے گھر ہی ہوں ابھی میں یہ کہہ رہا تھا آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے نا مطلب آج کے موسم مطلب وغیرہ ویدر میں کافی گرمی وغیرہ کافی گرمی ٹھڈ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو رہا ہے نا
جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے دیکھیے گرمی کا موسم کچھ ایسا ہی ہے کب گرمی ہو رہی ہے کبھی ٹھڈ ہو رہی ہےچھ پتہ نہیں لگ رہا
ہاں جی وہی تو میں یہی کہنا چاہ رہتا تھا کہ جیسے زیادہ تر گرمی ہوتی ہے نا آج کل کچھ زیادہ گرمی ہو رہی ہے گرمیوں کے ٹائم بندہ دھیان نہیں رکھ رہا آپ انا بالکل بھی ہے نا اور بھی کافی چیزیں تی کیا کہتے ہیں گھرموں میں سب سے زیادہ پانی وغیرہ پینا چاہیے تب بندہ پانی وغیرہ نہیں پیتا میں نے دیکھا ہے کافی ہرکت کرتا بند ہاں تو میں یہی چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دا کم سے کم اپنا دھیان رکھ ہوں بند دان رتا ہوئی بندا اپنا دھیان رکھے تبھی صحیح رہے گا میرے مطابق تو دیکھو سب سے ضروری یہ ہے اپ گھر اپنا دھیان رکھنا
جی
دھیان رکھنا بہت ضروری ہے میں بھی اپنا دھیان رکھ دا ہے نا میں چاہتا ہوں اس زیادہ پانی سے پانی زیادہ پییا کرا بند پانی پینا ہمارے شریر کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے ہے نا پر زیادہر لوگ میں نے دیکھے آج کل پانی ہی نہیں پیتے پانی وغیرہ پئیں گلگنڈی پئیں او آر ایس پئیں ہے نا الیکٹرول پیے ایے چیز سے پیتے رہے ہیں میرے مطابق تو یہ چیز ضروری ہے ہمارے شریر کے لیے ہمیں یہ چیز پیننی چاہیے ہے نا بٹ بندہ پیتا ہی نہیں ہے تو میں ہر بندے سے یہ کہ چں گا یہ چزی وا دھیان رکھے کافی گرمی کے سیزن ایسے ہوتے ہیں جس میں شریر کے بہت کیا کہتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہے نا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کےوڑ اپنا بچیں اور اپنا دھیان رکھیں زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان رکھیں اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم سوئےیں ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہیں کیونکہ سارے شریر ایسے بھی خراب رہتا ہے بای نو میں کہ چاہوں گا کہ ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھاائے بندے کو بندے کو زیاد بر نہیں جانیں گرمیوں کے موسم میں ہے نا کافی گندی دھوپ والے موسم ہوتے ہیں تو ہم زیادہ سے سدے باہر میں باہر چلے جاتے ہیں میرے مطابق میں تو باہر نہیں جاتا اور میں یہی کہنا چاہوں گا بالکل وہی تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں باہر نہ جاںگررمی گرمیوں کے موسم میں بندر کو جا سر دھیان رکھنااہے نا دیکھو ہر اپنا کیا کہتے ہیں کہ نا سیزن ہوتا ہے ٹھنڈ کا سیزن گرمی کا سیزن الگ الگ پر اس بار جو چل رہا ہے نا کبھی بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے کبھی بھی بارش ہو رہی ہے کبھی بھی گرمی ہو رہی ہے
جی
میں کہتا ہوں کہ اس بار ہمیں موسم کے حساب سے چلنا چاہیے جیسے گرمی ہو تو گرمیوں والے حساب سے رہیں ٹھنڈ ہو ٹھنڈ کے حساب سے رہیں کیونکہ ابھی کچھ نہیں پتا آج گرمی ہے کل ٹھنڈا موسم ہو جائے تو آج کل ایسے موسم چل رہے ہیں سیکنڈ سیکنڈ میں موسم چینج ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ موسم کے حساب سے بچیں اور ساتھ میں نا گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ پانی پینے شریر ہمارا کیا کہتے ہیں پانی بھہت مانتا ہے ہمارے شریر میں آس سےیادہ آرگنس جو ہیں وہ پانی کی جرت ہے میرے مطابق تو ہمیں ان پہ دھیان رہ چاہ شریر میں نب کافی ستر پرسینٹ پانی کی نیڈ ہوتی ہے میں بتاؤں اور ہمیں ستر پرسینٹ پانی کی نیند ہوتی ہے تو کم سے کے لیے پانی کو ضرور کیا آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ سے جا پانی پیین ہے نا ستر پرسینٹ پانی کی نیٹ ہے کم سے کم کچھ تو نیٹ ختم کری پیرم باقی آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ زدہ تر پانی ضرور پی پانی نا امپورٹینٹ ہے اور میں بھی یہی کہوں گا کہ پانی پینا بھی چاہیے باقی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ پھوکا پانی نہیں پینا وغیرہ وغیرہ سادہ پانی نہیں پینا تو میں ان سے یہی کہ چاہوں گا کہ یار سات بانی ہی مت پی ہو کوئی دقت نہیں ہے بٹ آپ کیا کہتے نا الیکٹرال پی لو او آر ایس پی لو ہے نا یہ چیزیں پیتے رہاووں یہ چیزیں پینا آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے شریر کے لیے بھی ضروری ہے ہے نا کافی لوگ ہوتے ہیں نہیں پیٹے وغیرہ وغیرہ ایسے کام کرتے ہیں بس نو مری اور جیسے ا تو ہوئی ہماری گرمی کی بات اور جیسے کہ موسٹ میں ہی ویدر میں اپنا ٹھنڈ کا موسم آ گیا تو ٹھنڈوں کے موسم میں زیادہ تر لوگ بارشوں موسم میں زیادہ لوگ باہر گھومتے ہیں مکو میں باہر نہ گھومیں بارشوں کے موسم میں اب دھیان رکھیں گھر پہ رہیں اور گھر کے گیم کھیلیں گھر میں کافی گیمس ہیں ہم پہ ہے نا جیسے کہ کیا کہ لیں ہیں اپنا چیس ہو گیا لوڈو ہو گیا کیرم بورڈ ہو گیا والی بال ہو گیا بیٹ ہے نا کافی سی یہ گھر میں کھیلنے والی بھی ہیں ہے نا باقی دونوں میں آپ سے یہ کہ کہوں گا اگر موسم کے حساب سے اپنے آپ کا دھیان رکھیں گے تو کبھی آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی کافی لوگوں کو میں نے دیکھا کسی کو لو لگ جاتی ہے کسی کو کچھ لگ جاتا ہے کسی کو لگتا ہے موسم میں تو میں ایسے ہی کہوں گا بس موسم میں اپنا دھیان رکھیں موسم میں اپنا دھیان رکھنا امپورٹینٹ ہے شریر کا دھیان رکھنا امپورٹنٹ ہے بندہ دھیان رکھتا نہیں تو وہ چیز غلط ہے ہے نا میں بھی اپنا دھیان رکھتا ہوں ما جو سا موسم ہوتا ہے میں ہینڈ ٹو ہینڈ اس موسم کے کپڑے پہن لیتا ہوں ہینڈ ٹو ہینڈ اس تو موسم کی طرح ریئیکٹ کرتا ہوں اگر ٹھنڈ کا موسم ہے تو گرم پانی پینا ہے اور گرمیوں کا موسم میں ٹھنڈا پانی پینا ہے اپنا حساب بنا رکھا ہے میں نے رییکٹ کرتا ہوں اور ویسی حرکتیں بھی کرتا ہوں ضروری نہیں ہے ٹھنڈوں کے موسم میں بھی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے بندہ طبیعت خراب کرنے کے لی دیکھو بندے کو اپنا رساب ہوتا ہے نا ضور تھوڑ ن پال د گا تو خراب کر لے گا اپنی موسم کے حساب سے نہیں چلے گا میں تو کہوں گا موسم کے حساب سے چلو
جی بالکل سم رہے ہیں آپ
ٹھڈوں میں ٹھڈ والے کڑوئے ہیں گرمی میں گمی والے کڑوے ہیں
ہاں یہ بات تو ہے
ٹھنڈوں میں گرم پانی پییں گرم میں گم پانی بہت ٹھنڈا پانی پئیں آپ کو موسم کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تو آ کوئی گھر میں نہیں ڈٹے گا ورنہپ ٹنڈوں میں بھی ٹھڈا پانی پئیں گ توپ گ سر میں بہ ڈر پے گی آپ کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور میں بتاؤ کئی بار ہم جیسے ہمارے طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا اور گرمیوں کے سیزن میں ہم طبیت خراب ہو جاتی ہے اور ہم جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے اندر سےرف پانی کی کمی تھی اس لیے ہم نے گلوکوز چڑھا دی کہتے ن کہتے تو میں وہی اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پانی کی کمی سے ہی گلوکوز چڑھتا ہے اس لیے پانی زیادہ پیے میرے مطابق پانی وہ بہت پیتا ہوں تو میں آ سے بھی یہ کہوں گا پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے پانی شر کےے امپورٹنٹ ہوتا ہے
اے
ہ دیکھو ساف سری بات ہے پانی امپورٹینٹ اس لیے ہے کہ ہمارے شریر کے جون سے بھی آ جتنے بھی آرگنس ہیں نا سب ایک پانی مانگتے ہیں جیسے کہ نوڑتا تو ج کی مشین ہوتی ہے نا مشین کو مول دینا ضروری ہوتا ہے ویسے ہی شریر کو پانی دینا ضروری ہوتا ہے شریر کو اندر پانی نہیں دیں گے تو پھر سسٹم خراب ہو جائے گا
ہیلو
ہاں جی ہاں جی
جیار میر کو صیح میں آایا ہے پانی پینا اس لیے بناا وہائی بوڑیترٹھ ے میں پانی ہوتا ہے پینا چاہیے ہمیں پانی
بالکلیف بو رہے ہیںپ
تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ ہر ٹائم پانی پیں اپنی لائف میں روز آدھا گھنٹہ پانی پیتا ہوں میں ایک گھنٹے میں اور پانچ لییٹر پانی پیتا ہوں جیسے آپ پڑھا رہے ہیں نا تو اس چیز پہ اور فوکس رکھا ہے میں نے پانی ہو سکے جتتا اتنا پانی بھی
باقی دیکھیے اب کیا کروں ج ہو رہا پتا ہے تھوڑا س بہت پانی پی لیتا ہے
باق آپ کو کیا لگتا ہے کیسے پانی پینا چاہیے
دیکھو مجھے یہی لگتا ہے کہ پانی صرف اسی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے شریر میں ڈائجسسٹم بناتا ہے اور ہمارے شریر کی کمی دور کرتا ہے ہمارے شریر میں جون سے بھی آرگن میں جو بھی کمی ہوتی ہے وہ پانی ہی دور کرتا مطابق پانی سے ہمیں کوئی اگر آ سمجھجیے اگر آپ پانی پی رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگ آپ کے شریر میں کوئی دقت نہیں ہوگی مے ب آپ کوئی بتاؤں تو پانی کے لیے نا ہم نے نیا آئیڈیا نکالا لوگ بندے پانی نہیں بییتا پیتے جیا رہا تھا مق دوں پانی پینے کے اپنا کتاب فوکس پانی پہ رکھیں دن میں کم سے کم آدھا لیٹر اسک بنا لیں کہ مجھے اس ٹائم پانینااسٹائ میں پانی چار لیٹر کا پان چار لیٹر کا اسکور ہے آپ کا وہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو پورے دن میں بس بہت بیٹر رہے گا میں تو زیادہ سے زیادہ پانی پیتا ہوں آپ مان گے میں نے نا پانی کی بوتل منگائی تھی اپپلیکیشن سے نارمل اپلیکیشن جو ہوتی ہے نا آن لائنس وہاں سے
وہ بوتل کو دیکھ کے میرا من کرتا ہے پانی پینے کا ہوں مگر میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ پانی وغیرہ پی لو میں ہی پیتا ہوں پانی وغیرہ اچھی چیز ہوتی ہے پانی پینا تو میں آپ سے بھی کہا جاؤں گا زیادہ سے زیادہ پانی پییں اور اپنے گھر میں سق سے کہیں زیادہ زیادہ پانی پیئے بھی دیکو میں ہی پیتا ہوں اس لیے میں آ سے کہ رہ ہوں پانی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے شریر کے لیے بھی اور ویسے بھی بت پانی کیا فائدہ ہے پانی کا یہ فائدہ ہے بندہ پانی سے اپنا شریر کا دھیان رکھ لیتا ہے شریر میں ڈائ سسٹم بنایا جا ہے ڈائ سسٹم ہمارے شریر کے لیے بہت کم ضروری ہے ہوں اس ضروری ہے ڈائی سسٹم کیونکہ نا ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں نا پیٹ کی وجہ سے پیٹ درد ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی یا پھر پیٹ میں کچھ ہاجہ بنانی وغیرہ وغیرہ ایس سے بولتے ہیں اور وہ سوکھ بھی جاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے بھی بہت زیادہ تو یہ صرف پانی کی کمی ہے پانی کی کمی ہے اسے بندہ دیکھو پانی کی کمی سےی ہوتا ہے ٹھیک اور یہ سے پانی کی کمی میرے مطابق میں نے کافی کوشش کری اور مجھے پت لگا پتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جس بندہ دھیان دے تو بہت بیٹر ہے اور نہ دھیان دے تو بہت بیکار ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں زیادہ زیادہ پانی پیوں اور پلاؤں سب لوگوں کو سب سے یہی کہتا ہوں اپنے گھر میں ہی پانی پے جو ہمارا بڑا بھائی ہے وہ بھی پانی نہیں پیتا ہے جیسے ہم نے اس سے بھی کہا پانی پ پر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہاں تو پانی پیے اور پانی ضروری بھی ہے پانی نا بیٹر ہے پانی کو جا سر پیا چاہیے تو وہ سب لوگ پیتے ہیں ہمارے گھر میں ہے نا میری امی جان ہے ابو جان ہے بھائی جان ہے سب پانی پیتے ہیں
بال پ
پانی چ کیا کیا فائد ہیں پانی کے وہ فائدے ہیں وہ فائدے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے جو میں نے سوچے ہیں پتایا پانی پینے سے بہت اچھا ہے شریر کے لیے شاعر ڈائ سسٹم بنا رہتا ہے میں نے آج کل دیکھے کئی لوگ نا کیا کہتے ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعد میں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی زیادہ کھانے سے الٹا سیدھا کھانے سے ان کا الٹا سیدھا خان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی صرف پانی نہ پینے سے اگر وہ اس کے بعد پانی پی لیتے تو شریر کا ڈائی سسٹم بنایا تھا وہ کھانا جو بھی انہوں نے الٹا سیدھا کھایا تھا اور ہم لوگ جس جس دن الٹا سیدھا کھانا کھاتے ہیں ہم اسی دن پانی نہیں پیتے یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے میں نے ایک بار کھانا کچھ کھایا تھا گھر میں ہی تو میں نے اس کے پانی نہیں پیا جیسے کہ ہاں میں نے چا پیں کھائی تھی چاپ جو ہوتی نا ملائی چاپ تو وہ کھائی تھی اس کا ان نے پانی نہیں پیا تو پانی نہ پینے کی وجہ سے میرا پیٹ ویٹ سب میں درد ہونے لگ گیا تھا تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی ہو پانی پیے پانی میرے مطابق دیکھو پانی سچی میں امپورٹنٹ ہے پ پانی کا امپورٹنس دیں گے آپ تو بڑھیا رہے گا اور پانی کا امپورٹینس دینا بھی چاہیے ویسے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے پانی پئیں اور پلائیں سب کو گھر میں اور کافی اچھا رہے گا پانی پینا دو ضروری چیز ہے پانی پلانا ضروری ہے اور پانی پینا بھی ضوری ہے نا تو میں کہتا ہ آ سے بات کر کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے نا جی تو اب ہم کرتے ہیں پھر کئی بات ہے نا جی خدا حافظ حا خدا حافظ